کیا حال ہے بھائی
بس بھائی ٹھیک ہے ت ٹھیک ہے
ہاں بس ٹھیک امو ابو ٹھیک کیا ہے
اشکر اللہ کہ وہاں پہ سبھی ٹھیک ہے
سبھی ٹھیک بالکل بڑھیا سب
کہاں ہو آج کل
میں ہوں ابھی پہلگام میں
ملتے ہی نہیں ہو آج کل پہل
یار مجھے ہو گیا آج پانچ دن پہلگام میں من ہی نہیں کر رہا ہے گھر جانے کا کا یہاں پہ اتنا مزہ ہے
تو نے تو بولا ہی نہیں تو پہلگام میں میں بھی آ جاتا وہیں پہ
کوئی بات نہیں آ جاؤ ابھی
میری گاڑی نہیں یہ خراب ہو گئی سوچ رہا تری گاڑی میں آں گا
ٹھیک تو پہلے بتانا تھا نا
ت نے تو بولا ہی نہیں
میں کیا ہی بولتا ہوں آلریڈی بک بکنگ تھی نا یہاں پہ بندے بیٹھے ہوئے تھے گاڑی میں
ارے یار اور کیسا حال چال ہے سب ٹھیک ہے
ہاں سبھی ٹھیک ہے مزہ ہےئے یہاں پر بس بیٹھا ہوں ادھر بیتاب ویلی میں بیٹھا ہوں
ہاں بڑھیا جگہ ہے بیتا ویلی بھی وہاں کا بہت بڑھیا ہے
ویو پوائنٹ تو بہت اچھا ہے میں نے پانی میں پیر رکھے اتنا مزہ آ رہا ہے اوپر سے کڑک دھوپ ہے یار ا میں نے امبریلا کو کوولا امبریلا رکھا ہو
ہاں میں بھی گیا تھا پرسوں میں پھر واپس ہی آ گیا
کس کے ساتھ گئے تھے
میں گیا تھا اس سے اکیلے میں دن کو گیا تھا شام کو واپس آ گیا
ٹھیک اور کون تھا
بس میں اکیلے ہی گیا تھا اسی چکر مارا تو واپس ہی آ گیا یہاں سے نزدیک ہے نا مجھے
ہاں
دن میں ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگتا ہے وہاں تک تو واپس ہی آ گیا میں
شکہ
اور سنا تو ٹھیک ہے اچھے سے
شکر اللہ کا سبھی ٹھیک
کب آنا ہے
میں ہوں گا کل صبح ہ
کل صبح
نہیں ہے کل صبح کیا ہوں میں کل بھی بند ہے وہاں سے نا وہ یہ محرم اب سوچ رہا ہوں کہ میں سیٹرڈے سٹرڈے کے دن آؤں گا سیٹرڈے کے دن
سٹرڈے کتنا ہو گیا فال کرو مزے لال تم پہ اب اس ہفتے میں تو وہیں پہ بیٹھو کیا اب تو تین دن ہو گئے اب تو بس تین ہی دینے رہ گئے فصد منڈے کو سنڈے شام کو واپس آؤ
ہاں
ہاں اور سناؤ کیسا حال چال ہے
بس یہاں پہ بڑھیا ہے سب بڑھیا ہے یہاں پہ رش بھی بہت اچھا ہے
کھانا وانا کھایا
نہیں ابھی نہیں تھاا چائے پی تھی ابھی کچھ ٹائم پہلے
کیا کھاتے ہو وہاں پہ
ہم نے کھائے تھے آلو کے پراٹھے اور دال دال راجما
مکھن نہیں لگاتی اس پہ تو مکھن میں
مکھن بھی اور پیاز کی چٹ اپنی بھی ساتھ میں ہو
ہ اس سے بڑھیا مزہ تا اس کو لسی پیتے ہیں وہاں پہ
ہ لسی بھییا کرو لسی سے تو اس کو الگ ہی
اس نے چینج ہو جاتا ہے اس سے اللہ کی مزہ اتا ہے
گاڑی کیسی چل رہی تھی
ہاں گاڑی سموتھ چل رہی تھی بالکل
کتنے کا پیٹرول ہوتا ہے وہاں سے یہاں تک کا
کم از کم گیارہ سو روپئے گیارہ سو مطلب پندرہ سو میں نا ٹول لے کے
اچھا ٹھیک مزہ ہے لیکن پہلگام میں گریز کبھی گئے ہو
گریز میں سوچ رہا تھا جانے کا
بڑھیا مزہ ہے
وہاں تو مزہ ہے بہت سارا بٹ ایک چیز ہے نا کہ جو یہ ہے نا مجھے پہلے ٹائر ختم ہو گئے تھے گاڑی
ہاں
تو اب ٹائر لگوائے تو آپ جا سکتے
اب تو تو کہیں بھی جا سکتا ہے اب تو گاڑی کھڑی ہو گئی
ہاں اور کیا ہو
ا
اس پہ وہ کروائیں گے اس پہ جب پہلے ان پرانے ٹائروں پہ بیٹھتے تھے نہ پچ بند گاڑی اتنی ڈاؤن ہو جاتی تھی اب اس کو کو کچھ بھی نہیں ہوتا
اب تو اس کو جن جیسے ٹائر ہے اور وہ لوگ کا ہے وہ لوگ اندر ہے تو بھی گھس جا ابھی اب اندر ہی اب کیا کرے گا گاڑی میں
وہاں پہ بھی کیا کروں وہاں کھڑا رہنا یار
وہ لو کھڑے ہیں وہاں پہ
اور نے پکڑا ہے بینچ ایک
نریال سے کوئی نہیں آیا
آئیں گے وہ آئیں گے
وہ پھر شام کو آئیں گے
ہاں شام کو کہ آئیں گے اس کو گھر ہی جانا ہے اس کو گؤ پکڑیں گے
پھر تو پھر کہاں آئیں گے کیا اب اس کے بعد ڈیھ بج گئے
ہوں ہاں وہ آگئے ہوتے ہیں آج بند ہے نا رسٹرکشن
نہیں لوکل گاڑیاں تو تو چل رہی ہے اس
وہ تو وہ تو یہ اسلام آباد سے اتر گئی
کوی ہے
وہ آئے گی ادھر ننحال
اچھا تجے قس پولا
صبح کر رہی تھی ماموں کو فون جب ہم چل رہے تھے ہاں ب کر میں
تب وہ لوگ آ رہے تھے وہاں سے
بولا ہم آئیں کس نے بولا آ جا
صحی ہے پھر
ہاں
تو دور ہے لیکن وہاں سے بہت نہیں ابھی وہ اسی میں لفافے میں ہی ہے
ہوں
ابھی دیکھتے ہیں بعد میں کھائیں گے مجھے زکام جیسا لگا
ہاں لگ رہا ہے لگ رہا ہے تمہاری بات سے لگ رہا ہے مجھے نااک سے بات ہو رہی ہے
ہاں میں نے اسپرے کیا ناک کو اب دیکھتے ا مت فرق ہوگئی پریشان کر دیا زکام نے بھی مجھے روز روز روز ہر دن ز
تمہیں الرجی کا زکام ہے مگر
میں نے پرسوں اسپرے لایا ساڑھے چار سو کا لگ بھگ اس کی ساڑھے پانچ سو ریٹ ہے اس م میں وٹل سیونٹی پریز ہوتا ہے
ہاں
اس پہ میں نے کیے ہوں گے دس تک اس میں کیا نکلتا ہے ختم ہو گئے اس کام سے
ٹھیک
تجھے کب جانا ہے ڈاکٹر کے پاس
ہاں
آاں ڈاکٹر کے پاس کب جانا ہے
ہاں
کشانہ
بولو
محلا ڈاکٹر کے پاس کب جانا ہے
میں جاؤں گا دو تاریخ کو
دو تاریخ کو
ہاں دو تاریخ کو
عذاب ہوتا ہوگا لیکن اس سے ہ
اور کیا اس سے بہت زیادہ عذاب ہو
ان کو بولا کرو نا مجھے تھوڑا یہ کرے اس کو کو نام کرے
ہاں
تو اس سے پھر نہیں ہوگا اتنا عذاب
ٹھیک
بقی بہت
اس نے کیا تھا لوکل این سی ش بھی دیا تھا اس ٹائم لیکن
اچھا مجھے بتا بتا وہ شیمپو کا یوز کیا
ہاں ہاں شیمپو تو میں لگا رہا ہوں بڑھیا شیمپو ہے ویسے جیسے تم نے بولا تھا نا
ہاں
اس کا بہت سارا جاگ بن جاتا ہے
دیکھا تے میں پہلے ب نا اس کو رب رب کرنا ہوتا ہے دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے اس کا پھر بہت بن جاتا ہے
ہاں
ایسے پہلے تھوڑا ڈالا کر پہلے بیچ والے پورشن میں دیا کر پھر او ڈالا کر پھر آگے والے پورشن پہ پھر او ڈالا کرھر پیچھے والے اور ختم اسی کے ساتھ
ٹھیک ہے
کیونکہ جب ایک ہی ایک ہی جگہ لگاتے ہیں نا وہ پھر پورے بالوں کو کرنا پڑتا اس سے بال نکلتے کہ اس سے پھر پورا رب کرنا پڑتا ہے زیادہ زور سے
نہیں نہیں نہیں نہیں میں نے فنگر پرنٹ پہ کیا فنگر پرنٹ سے وہ پھیل جاتا ہے خود ہی
ایسے اگر تھوڑا تھوڑا یوز کریں گے تو وہ بیسٹ رہتا ہے اس سے
ہاںاں میں نے ویسے ہی کیا تھا میں نے فنگر ٹیپ پہ رب کیا پھر دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے میں یہ مساج کیا تو اس سے وہ پھیل گیا پورے میں
ہاں وہ تو ایزی ہو جاتا ہے اس کے بعد
ہوں
گرمیاں بہت ہے ہاں پھر شام کو بارش ہو جائے گی آج کنفرم
ہونی چاہیے یار
گرمی بہت زیادہ ہے
جی
جی نہیں آ رہا ہے اس کرمی کا بھی
ہاں
کام ہے کرنا یہ کال تھوڑی ایکسٹینڈ کرنا دیکھتے ہیں کیونکہ لاسٹ کی ہے نا میں دیکھتا کہ یہ پھر کیا ایشو رہتا ہے
اس میں کچھ نہیں اس میں کچھ نہیں ہوتا اس لیے میں رہتا ہے بھائی
ارے نہیں وہ چیز نہیں دیکھو وہاں سے چڑھتا ہے نا پھر کتنا مطلب کتنے کتنے ٹائم تک اچھی بات کی میں دیکھتا کہ اگر ہم ایکسٹینڈ کریں گے گیارہ منٹ تک میں دیکھتا ہوں کہ وہاں سے پھر زیادہ آئے گا
چلو کوئی بات نہیں گیارہ منٹ تو یہ ایکسٹینڈ کریں گے
کیونکہ یہ تو لاسٹ تو بھی میری لاسٹ کال ہی ہے اس کے بعد تو فون ہوگا نہیں اب اسی میں دیکھتے اور ایک ٹرک بھی کرتے دیکھتے ہیں کہ کتنا وہ زیادہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا
سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتی ہے
ہم نے کبھی ٹرائی ہی نہیں کیا ہم تو دس چھ پے دس گیارہ پے کٹ کال کٹ کر دو
نہ نہیں یہ سی برات بھائی اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا نہیں مجھے کال کر رہی تھی شیمو میں نے کاٹا میں نے اس کو میسج کھ اب رپلائی نہیں دے رہی ہے
جناندری
اندر کیا جاؤں میں یہاں سے چلتے چلتے میں اندر جاؤں
اب کیا اس کو فون کر رہے ہیں تجھے
ہاں ہاں دیکھتے ہیں آپ
فی الحال پھر کر پھر ویٹ اب کم ہی ٹائم ہے اس کے بعد کر لینا
ہاں ہاں کال ہی کروں گا آپ کہاں اندر جاؤں گا اس کو میں کال کروں گا دیکھوں گا کیا بولے گی
قمت نمبر آیا ہے
وہی میں نے اس کو وہ میسج بھی کی کہ کیا نمبر آیا
چل ٹھیک ہے کر کر پھر تو اس کو فون دے کیا بولتی ہے
ہاں ایسا ہی کروں گا یہاں پہ دھوپ بہت زیادہ ہے نا
کر پھر گاڑی بھی میں بول رہا ہوں گاڑی بند کر کے اوپر پر چلا جا دیک کیا بولے گی
ٹھیک
ایسے کیا فائدہ ہے دھوپ میں بیٹھنا
اندر بھی کیا مزہ ہے اندر کچھ مزہ نہیں ہے
اس کال کو کریں ایکسٹینڈ دیکھتے ہیں کیا ہوگا
ایکسٹینڈ تو ہو گئی ہے گیارہ تک دیکھتے ہیں کیا ہوگا
اینڈ پہ پھر رزلٹ ملے گا نا دیکھتے ہیں کہ پھر اس سے بھی مت کچھ ہوتا ہے پھر باقی کالس کو بھی وہی کریں گے
ٹھیک ہے
تو بھی لاسٹ کی کال ہے پت نہیں کیا ہوگا
ہاں ویسا ہی
چھوٹی اندر ہی ہے نا پھر کیا ٹینشن ہے
چلو میں اس کو کال کرتا ہوں میں دیکھ تا ہوں کیا بولے گی
چل چل ٹھیک ہے کر تو اس کو کفومبائی